اس ہیلو ہاں ہلو
آواز آ رہی میری
جی جی آ رہی ہے
کیسے ہو اپ
اری اپ کی اواز
اچھا کیسے ہو
ٹھیک ہے اپنی سناے کیا کر رہی ہیں
ابھی تو ہم باہر نکلے ہیں آپ بتائیے آپ کیا کریی ہیں
اچھا ہم تو گھر میں ابھی بیٹھے ہیں
اچھا
باہر کہاں گھومنے گئے ہیں کیا
نہیں نہیں گھر کے ب بغل میں ہے
اچھا اچھا
یہ سامنے پارک ہے نا تو اسی میں ہے
اچھا
ہاں موسم بہت اچھا ہے آپ بتاؤ آپ کی طرف کیسا ہے بارش وارش ہو رہی کہ نہیں
نہیں ہی بہت دھوپ ہے
اچھا اور چائ ناشتہ ہو گیا
ابھی نہیں آپ کا ہو گیا
ہوں ہو گیا میرا
اچھا کیا کیا ناشتے میں
ناشتے میں تو چائے تو ہم پیتے نہیں تھوڑا سا نمکین کھائے بس
اچھا بس
ہوں چائے وائے نہیں پیتے نا میرا سوگر ہے تو ہم چائے نہیں پیتے ہیں
اچھا اچھا ہاں بنا چینی والی پیتی ہوں گی کبھی کبھی
جی
چینی سکر نہیں ڈالتی ہے نا کبھی کبھی
ہوں ہوں ہوں ہوں سوگر اوگر نہیں میں نہیں پیتی ہوں چائے ایک دم سے میں پیتی ہی نہیں ہوں پہلے سے بھی نہیں پی رہی تھی ابھی تو شوگر ہو گیا تو ابھی اور نہیں پینے لگی ہوں
اچھا اچھا
ہوں
اور کھانے میں کیا کھایا
کھانے میں وہی دال چاول سبزی روٹی
اچھا کیا بنائی تھی سبزی میں
سبزی میں ہم ساگ بنائے تھے
کس چیز کا
پالک
اچھا وہ کیسے بنائی تھی ریسیپی بتا سکتی ہیں
پالک کا ساگ پالک کا ساگ تو سمپل سے بنانا ہے پالک کو اچھے سے دھو لیجیے پھر اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیجیے کاٹ کے رکھ دیجیے
اچھا
ایک ہاں دو چار لہسن کا کلیا لے لیجیے اس کو چھیل لیجیے اچھے سے پھر اس کو کاٹ لیجیے چھوٹے چھوٹے پھر ہرا مرچ کاٹ لیجیے اس میں
اچھا
ایک کڑھائی لیجیے کڑھائی میں تیل ڈال کے گرم کر کے پھر اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالیے رائی ڈالیے آپ اس میں ہینگ بھی ڈال سکتے ہو
اچھا
ایک چٹکی تو اس میں سواد الگ ہی آتا ہے
ہاں
پھر دیکھو پک جائے پھر اس کے بعد آپ کوئی پالک ڈال دیجیے اس میں
اچھا
تھوڑا سا سواد انسار نمک ڈال کے اس میں ملا لیجیے پھر ڈھک لیجیے
اچھا آلو نہیں ڈالتے کیا آپ
کیا
آلو
آلو میں نہیں ڈالتی ہوں کبھی کبھی ڈالتی ہوں آلو
اچھا شوگر کی وجہ سے کیا
ہے
شوگر کی وجہ سے کیا
نہیں شوگر کی وجہ سے نہیں ہے آلو تو ڈالتی ہوںگر کبھی کبھی نہیں ڈالنا ہوتا نہیں ڈالتے
اچھا پالک سے تو اور بہت سی چیز بنتی ہے اور کچھ بناتی ہیں پالک سے
پالک سے ہاں پالک پنیر بھی بن جاتا ہے
اچھا
مٹر پنیر بنتا ہے پالک پنیر بہت کچھ بن جاتا ہے اس سے پکوڑا تل دو اس سے
اچھا پکوڑا کیسے بناتی ہیں
پکوڑا آپ اس کو کاٹ کے دھو کے کاٹ لیجیے پھر اس میں ایک دو پیاز کاٹ کے اس میں مکس کر لیجے ہارا دھنیا کاٹ لیجیے ہرا مرچ ہرا مرچ ہارا دھنیا لہسن ادرک
اچھا
اور اس میں تھوڑا سا زیرا ڈال دیجے اجوائن ڈال دیجے پھر دھنیا پاؤڈر مرچ پاؤڈر سب ڈال کے ملا لیجیے اچھے سے پھر ایک پین میں تیل گرم کر لیجیے تیل زیادہ گرم ہو جائے اس میں ایک ایک کر کے فرائی کر لیجیے پکوڑا پھر جب اچھے سے پک جایے ہے
بیسن ڈالتی ہیں بیسن
ہاں بیسن بھی ڈالتی بیسن ڈال کے اس کو ملا لیجیے اچھے سے
اچھا
بیسن تو ڈالتے ہیں بیسن نہ ہو تو آپ آٹا بھی ڈال سکتے ہیں گیہوں کے تھوڑا میدا بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں اس میں کر کرا ہوتا ہے
اچھا کبھی میں نے آٹا سے نہیں بنایا ہے آٹا سے میں نے کبھی نہیں بنایا بس بیسن سے بنا
ہم بناتے ہیں ہمیشہ بناتے ہیں
اچھا
جیسے بیسن نہیں ہوا گھر میں تو آٹا بی ڈال کے بنا سکتے ہیں تو میں ایسے کر تی ہو آٹا بھی ڈال کے یا تو بیسن نہیں ہو آپ کے پاس تو آپ تھوڑا سا دال بھی بھگا لیجیے ایک دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کو پکوڑا بنانا ہے دو گھنٹے پہلے دال بھگا لیجیے دال کٹھورا سا چاول بھگا دیجیے پھر اس کو مکسر جار میں پیس لیجیے
اچھا
ہاں پھر وہی ساگ میں ملا کے آپ مکس کر کے پکوڑا تلیے اچھے سے
اچھا اچھا اور
تل کے پھر آپ اس سے چائے کے ساتھ پکوڑا کھائیے یا چٹنی
ہ اور پالک جیسے دال میں بناتی ہیں کہ نہیں آپ
دال میں بناتی ہیں پالک تو
ہاں دال میں بھی بناتے ہیں
اچھا
آپ کیا کیا بنا لیتی ہیں
نہیں ہم لوگ بھی یہی دال بناتے ہیں پالک کو اور یہی سب
اچھا
ہاں
پالک دال میں کیسیے دال کی بناتی ہیں
دال میں جیسے چنے کی دال ہویا جو بھی ہو دال آپ بس
ہوں ہوں
اس کو دھول لیں گے پالک کو اچھے سے دھل کر اس میں اچھے سے مطلب کٹ کر کے باریک باریک
ہوں ہوں
اس میں ڈال لیں گے دال میں ٹھیک ہے
ہاں
پھر اس میں ہلدی نمک ڈال دیتے ہیں اور ٹماٹر بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ میں ایک آپ ٹماٹر ڈالتے ہیں
ہاں ٹماٹر ڈالتی ہوں میں میں اوپر سے مطلب فرائی کرتی ہوں نا تب ڈالتی ہوں
اچھا اچھا ہملوگ ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ٹماٹر
اچھا ہاں ٹماٹر ساتھ میں ڈال دیں گے تو اچھے سے گل جاتا ہے
ہاں پھر ہری مرچ بھی ڈال دیتے ہیں دو تین جتنی چاہیے
ہوں
ہاں پھر اس کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں دو تین ہاں کوکر میں گر دیتے ہیں پھر گیس پرکھ دیتی ہیں دو تین سیٹی ہو جائے اس کو ہاں کہ اس کو جب ہو جاتی ہے تو اس کو تڑکا لگاتے ہیں ہاں تڑکے میں جیسے لہسن ہے زیرہ ہے
تڑکا لگانے کے لیے
ہاں
تو اس کا سواد الگ ہی آتا ہے مطلب فلیور الگ ہی آتا ہے
ہاں لال مرچ ہوتے ہیں نا لال مرچا
ہاں ہاں لال مرچ
ہاں اس کو لیتے ہیں اور زیرہ ہے اور لہسن ہے اس کو اور پھر یا پھر یا تیل لے لیں یا پھر گھی لے لیں گھی تو اور اچھا آتا ہے سواد
ہاں گھی اور سد
ہوں تب اس کو گھی میں اچھے سے تڑکا لگا کر توب اس میں ڈال دیتے ہیں کوکر میں اور تب آپ چاول سے کھاتی ہیں کہ روٹی سے کھاتی ہیں یہ دال سب
ہم تو چاول سے بھی کھا لیتے ہیں روٹی سے بھی
اچھا ہاں ویسے چاول سے اور ٹیسٹی لگتا ہے نا
ہاں چاول سے زیادہ اچھا لگتا ہے دال کھانے میں ہی اچھا لگتا ہے چاول کے ساتھ
ہاں اور بتائیں آپ کے گھر میں سب کیا کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں سب کیا کر رہے ہیں
بچے سب سو رہے ہیں اسکول سے آئے ہیں نا تو تھکے ہیں پھر سو رہے سب لوگ
اچھا
ہاں
چھٹی تھی کہ نہیں تھی چھٹی
چھٹی تھی پندرہ دن کی چھٹی ملی تھی یہ لوگ کو یہاں زیادہ ایک دن کی چھٹی نہیں ملتی ہر اسکول میں ملتا ہے ڈیڑھ مہینے کا یہاں نہیں ملتا ہے
اچھا
تو ایک جولائی سے اسکول شروع ہو گیا یہ لوگ کا اسکول سے آ کے سب سو رہے ہیں ابھی اٹھیں گے تب اپنا ہوم ورک کریں گے
ہاں
پھر کھیلیں گے تھوڑی دیر پارک میں
اچھا
رات میں دس بجے تک پڑھائی کریں گے بس سو جائیں گے پھر
تب وہ لوگ چھٹی میں کہیں گھومنے گئے تھے کہ نہیں نانی کے یہاں دادی کے یہاں
ہاں
بچے لوگ کو لے کر گئی تھی گھومنے کہیں
نہیں اس بار نہیں گئے ہم گھومنے
اچھا اچھا
ھمم ابھی بارش کا موسم آنے والا ہے نا تو میں ہی جاؤںگی دھان لگانے کا ٹائم ہو گیا نا تو تو جاؤں گی دھان لگا نے اپنے کھیت میں
اچھاصحیح ہے اچھا بڑا اچھا لگتا ہوگا نہ بارش
ہاں ہاں برسات میں اچھا لگتا ہے وہاں گاؤں میں چلے جاؤ پورا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے
ہاں
بہت اچھا لگتا ہے جنگل کا سامان مطلب سبزی وبزی مل جاتا ہے کھانے کے لیے وہ میں جے جامن ہو گیا آپ جامن توڑ لے کے آئیے جنگل سے ہرا سبزی لے آئیے جیسے ساگ وگ ہو گیا ساگ بھی نکلتا ہے بہت سارا پھر
اچھا اچھا
ھممم
ھمم ہاں سب سبزی مل جاتی ہو گی منڈی وغیرہ ہے نا
ھممم ھمم ھمم
اچھا
مشروم وشروم مل جاتا ہے جیسے جنگل والا مشروم کھائی ہیں کبھی آپ
نہیں کھائے تو نہیں ہے
ھمم بہت مہنگا بھی ملتا ہے وہ
اچھا
مطلب کھانے میں بہت اچھا ہوتا
ہوں تو ٹھیک ہے
ہ چلو آپ سے بات کر کے اچھا لگا جو آپ ریسیپی بتائی ہیں نا ہم ٹرائی کریں گے
ہاں جی جی ٹرائی کریے ان شا چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے